ہلو
ہلو بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی جی
گھر میں سب ٹھیک ہے
جی شکر اللہ
ماں بہن ٹھیک ہے
جی جی
امی ابو ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے گھر میں
جی
ہاں کیا کر رہہے ہو ابھی بھائی جان بھی
جی ٹھیک ہوں بیٹھا ہوں
اوکے اچھی بات تو بھائی نہا میں نا کچھ خریدنے کی سوچ رہا تھا تو آپ سے میں ایک رائے لینا چاہتا ہوں کہ میں آن لائن منگاؤں یا آف لائن
زیادہ بہتر ہوگا آف لائن ہی
تو کیا آپ میرے کو بتا سکتے آف لائن اور آن لائن کے نقصانات اور فائدے
جی جی
تو بتائیے
دیکھو جب ہم آن لائن اور آف لائن کی ڈفرینس بتائے کہ آف لائن ہم خود چیک کر سکتے کہ یہی چیز کیسا ہے
جی جی بالکل
یہ آن لائن میں ایسا تو نہیں کر سکتے
جی جی اور آف لائن میں مٹیریل بھی چیک کر سکتی کیسا میٹیریل ہے اچھا م مریل ہے گ مٹیریل ہے نا آف لائن میں یہ
جو ہمیں ٹھیک لگے وہی لائیں گے جی اور آن لائن میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ ہم کچھ اور آرڈر کرتے ہیں اور پہنچتا کچھ اور ہے
جی جی بالکل بالکل کبھی کبھار خراب بھی پہنچتا ہے نا کچھ پرابلم ہوتی ہے دیکھو اگر ہم کوئی الیکٹرانک چیز منگوائے تو اس میں کچھ پرابلم ہوتی ہے نا
ہوں ہوں
تو ہمیں وہ نہیں پفر زیادہ کرنا چاہیے کہ آ آف لائن ہی منگوائے دیکھیے آن لائن کے بھی بہت سارے فائدے دیکھو اگر ہم آن لائن منگوائے تو ہمارا ٹائم بچ سکتا ہے اس میں اگر پورے جو انسان کام کر رہا ہو سر ٹائم نہیں ملے کھانا بنانے کے لیے تو ہم اس وقت کھانا آن لائن منگوا سکتے ہیں نا
جی بالکل ایسا
ہر ایک چیز کے اپنے اپنے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں ہے نا
جی جی بالکل
جیسے کہ سوشل میڈیا ہی اٹھا لو سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے اور نقصانات بھی ہے نا
جی جی بھائی بالکل
کیا آپ بتا سکتے ہیں تھوڑے بہت اس کے بارے میں
سوشل میڈیا کے بارے میں
جی جی بالکل
جی سوشل میڈیا کو اگر ہم اچھی نظر سے دیکھے تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہی ہے
جی جی بالکل بالکل
اگر برے نظر سے دیکھے تو ہمارے لیے نقصان آتی ہے
کیسے بھائی جان کیا آپ میرے کو بتا سکتی ہو تھوڑا بہت
دیکھو جب ہمیں کچھ کام ہوگا د آج تو سب کچھ آن لائن ہی ہے
جی جی بالکل
تو ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم جلدی کام کر سکتے ہیں مطلب فونز پ لیپٹاپس پ کمپٹر پہ
بالکل بالکل
تو اگر ہم اچھا یوز کریں گے تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا اگر غلط یوز کریں گے تو ہمیں نقصانات ہی ہوگا
جی جی یہ ہم تک ہے کہ ہم کیا دیکھیں دیکھیے موبائل فون دیکھے موبائل فون کو ہی دیکھ لے ہم اس بہت سارے انفارمیشن حاصل کرتے آج کل کے بچے جو ہو اس سے پڑھ بھی سکتے ہیں نا
جی بالکل
بہت ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اپنے اندر سکل ڈیولپ کر سکتے ہیں نا
جی جی بالکل
لیکن دیکھیے آج کل کیا کرتے ہیں بچے وہ یہ سب نہیں دیکھتے وہ دیکھتے وہ پھر وہ دیکھنے لائق نہیں ہوتا جو وہ دیکھتے ہے نا
جی بالکل
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر ایک چیز کو اپنی اپنی حد حد تک استعمال کریں اگر ہم اس حد کے باہر جائیں گے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے نا
جی جی بالکل
تو نقصان دہ چی ہمیں ہر ایک چیز کو اپنے اپنے لمٹ تک استعمال کرنا چاہیے اس کے باہر نہیں جانا چاہیے نا
جی بالکل بالکل
تو بتائیے آپ کچھ اور جب
جی دیکھو آج کل کے بچے بچے کیا کرتے ہیں کہ پڑھنے کے بہانے فون مانگ لیتے
جی جی بالکل بالکل بالکل
تو پھر پڑھتے نہیں ہیں کچھ اور کرتے ہیں
جی جی بالکل دیکھیے آج کل کے بچے کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ سے بولتے ہیں کہ ہمیں فون دلاؤ ہمیں آن لائن کلاسز کرنی ہے ہمیں کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے پڑھائی کے ریلیٹڈ بولتے ہیں نا لیکن وہ سب کیا کرتے ہیں پھر وہ اسے پتا گیمز کھیلتے وغیرہ وغیرہ کھیلتے ہے نا اس سے ہوتا کہ اس سے ان کی آکھ پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس سے ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں نا
جی جی بالکل
تو ہمیں پہلے یہ چیک کرنا چاہیے پورے طریقے سے کہ یہ صحیح ہے ہم اگر اپنے بچے چوں کو فون دے کیا وہ صحی راستے پہ چل سکتے ہیں ہے نا
جی بالکل نظر رکھنی ہے ان پر
جی جی بالکل ہمیں اپنے بچوں پر پوری طریقے سے نظر رکھنی چاہیے کہ کیا وہ اچھا کام کر رہے ہے کہ اب اس کی کمپنی کیسی ہے دوست وغیرہ کیسے ہے اس کے ہیں نا
جی بالکل
ہیلو
جی جی بالکل بائییں
تو آپ بتائیے کچھ
جی بالکل بھائی ایسا ہی کہ ماں باپ کو کنٹرول ہونا چاہیے اپنی اولادس پر
جی جی بالکل بالکل بالکل ان کو نا اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے اس کے باہر نہیں جانے چاہیے وہ
کل گئے تو پھر وہ
کچھ بھی کر سکتے ہیں نا جی جی کچھ کچھ بھی کر سکتے ہیں آج کل تو آپ دیکھ رہے ہو مہاشرے میں کیا ہوتا ہے نا
جی بالکل بھائی
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کو بتائے گ کہ یہ صحیح نہیں ہے ہمیں سکول میں پھیلانا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ کام مت کرو وہ کا مت کرو یہ صحیح نہیں ہے ہے نا
دیکھو بھائی اگر کوئی مطلب اس راستے پر ہے غلط راستے پر ہے
جی جی جی بالکل
تو ہمیں اس سے مطلب مارنا نہیں ہے وہ اس کو پیار سے سمجھانا ہوگا
جی جی بالکل
اگر اس کو پیار سے سمجھائیں گے تو وہ شاید صحیح راستے پر آ جائے
جی جی یہ ایک انسان کے لیے بہت اچھا کام ہے کہ اگر وہ اس کو شانتی سے سمجھائے پیار سے سمجھائی کہ دیکھو اپنی بیٹی کو بتایا کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ نہیں کرنا اس کے ساتھ نہیں چلنا وہ اچھا بندہ نہیں ہے اگر ہم پیار سے سمجھائے اگر ہم پیٹ کے سمجھیں گے تو وہ سمجھ بھی جائے گا لیکن اس سے بہتر ہوا کہ اگر اس کو ہم پیار سے سمجھائے
اگر ہم اسے مطلب ماریں گے وہ اورو بگڑ جائے گا
جی جی بالکل بالکل
وہ بولے گا م وہ بولے گا مطلب ایک بار مجھے مار پڑی تو دوسری بار بھی پڑے گی اس سے کیا ہو
جی جی اس سے کیا ہوگا تھوڑی دیر درد ہوتا ہے پھر میں ٹھیک رہتا ہوں ہے نا
جی بھائی یہی بات تو ہے نا
جی جی بالکل وہ یہی بتائے گا کہ ہمیں کوشش دیکھو جتنی چھوٹی عمر میں ہم بچوں کو بتائے گے کہ یہ بات صحیح نہیں اگر وہ بڑے ہو گئے تو وہ پھر ہاتھ سے چلے گئے پھر وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے جتنے بچے کو ہم چھوٹی عمر سمجھائے گی کہ یہ اچھا نہیں ہے چھوٹی عمر میں ہی ہم کو سمجھانا کہ اپنے بچوں کو کہ اچھا نہیں ہے اگر ہم کو چھوٹی عمر میں سمھائے گی کہ اچھا نہیں ہے تو وہ سمجھ جائیں گی لیکن جب وہ ایک بار بڑی ہو گئی تو پھر ان کو کو سمجھ نہیں آئے گی وہ بات ہے نا
جی بالکل بھائی جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں پرورش ان کی اچھی سے کرنی ہوگی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے
جی جی بالکل بالکل دیکھیے آج کل کیا ہے بچے زیادہ تر گرمی ہی رہتے ہے فون استعمال کرتے آج کل جو ڈیڑھ سال کے بچے ہوتے ہیں ایک سال کے بے جب وہ روتا ہے تو ماں باپ کیا کرتا ہے کہ اسے وہ موبائل فون دیتا ہے نا
جی بالکل بھائی
اس اس سے ہوتا کیا کہ ان کی آنکھوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے ہم کوشش کرے لے کہ اگر بچہ ہے ہمارا دس سال کا ہے یا بارہ سال کا یا تیرہ سال کا ہم اسے بولیے کہ جاؤ باہر کھیلو اپنے دوست وغیرہ س کرکٹ کھیلو والی بال کھیلو ہے نا
جی بالکل بھائی
یہ ان کے لیے بہتر ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ان کہ ہیلتھ جو ہے وہ صحیح رہے گی فزیکل ہیلتھ صحیح رہے گی فٹ رہیں گے وہ اس سے ہے نا
جی جی بالکل بھائی وہ پھر غلط کاموں پہ نہیں لگیں گے
جی جی جی وہ پھر غلط کام نہیں کریں گے وہ کیا کریں گے کہ وہ اچا اچھے کام کریں گی اس سے ان کی صحت بھی اچھی رہے گی اور سب کچھ صحیح رہے گا
جی جی بالکل بھائی دیکھو
م میں نہیں لگیں گے
دیکھو آج کل کے ماں باپ کیا کرتے ہیں جب ان کا بچہ ہوتا ہے مطلب وہ چھوٹا ہوتا ہے
جی جی بالکل
تو وہ کبھی کبھار روتا ہے تو وہ ان کو فون دے دیتے ہیں اور پھر خود کام کرنے لگتے ہیں
جی بالکل وہ نہیں پتا کہ وہ دیکھ کے رہا ہے اس پہ ہے نا دیکھیے ہم ہر ایک بچے کو نہیں بتا سکتے لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ اس سے کھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیںچھ اچھا اچھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اس سے ہے نا کچھ اچھے بچے ہوتی ہے ان کا ماحول ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کوشش کریں گی کہ ہم اچھا ہی سیکھیں ہر وقت
سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے
بچے جیسے نہیں ہوتے کچھ بچے الگ بھی ہوتے ان کو فکر ہوتی ہے کہ میرا باپ کوئی اچھی نوکری نہیں کر رہا ہے مجھے کرنا کیا کرنا چاہیے کہ مجھے پڑھنا چاہیے اس کے لیے تاکہ وہ پھر بڑے ہو کے آرام کرے اس کا باپ ہے نا جب بوڑھی عمر میں ہو تو وہ آرام کر پائے اپنے بچی کی سہولیت سے
جی بالکل بھائی بالکل بالکل
ج ایسے بھی سوچ لیکن کچھ بچے کیا سوچتے ہیں کہ میرا باپ اچھی نوکری ہے میں اسی کے پیسے خرچ کروں گا اور میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے کو یہی پیسے لگیں گے ہر ایک
لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ باپ کو کا سایہ زندگی باہار نہیں رہ تھا
جی جی جی جی باپ کی کمائی ہر وقت نہیں رہتی باپ کی کمائی کسی حد تک رہتی ہے جب تک آپ کالج ختم کرو یا اس سے زیادہ زیادہ ہو جائے یا شادی تک وہ کرے گا آپ کو لیکن شی شادی کے بعد آپ کو خود کمانا پڑے گا ہے نا
جی بالکل بھائی
اچا پھر کہاں بیوی کو بول گے کہ بیوی کے سامنے اپنے باپ کو بول گے مجھے کچھ پیسے دو میرے کو کچھ لانا ہے اپنی بیوی کے لیے ہے نا
جی بالکل بھائی جب خود کی کمائی ہوگی تو
ہم خود خرچ کر سکتے ہیں کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ ہمیں پیسے دو وہ دو ہے نا
جی بالکل بھائی
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آپ خود کمائے اچھے سے کمائے حلال کمائے ہر وقت
جی بھائی یہی کرنا ہے کہ ہمیں مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہی ہمیں حل حال کمانا ہے اور با آپ کو سہولت بھی ہماری ہماری وجہ سے پہنچ جاہیے تو وہ اللہ کے تو پتا ہی ہے آپ کو
جی جی بالکل بالکل
جی بالکل جی جی بالکل
ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے چھوٹی عمر میں سمجھانا چاہیے کہ آپ وہ کام کرو یہ کام کرو یہ اچھا کام نہیں ہے نا
جی بالکل بھائی
بچوں کو چھوٹی عمر میں جتنا سمجائے گا اتنا اس سمجھ جائے گا جب ایک بار وہ بڑے ہو گئے تو پھر وہ سمجھ نہیں پائے گی کہ کیا کرنا ہے نا
جی بالکل بائیں
تو ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے جی جی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو جائے اللہ حافظ
جی اللہ حافظ اللہ